ہلو وعلیکم السلام ٹھیک ہو
ٹھیکو
ہاں شکر اللہ کا گھرب سب ٹھیک ہے
ہاں ٹھیک ہے آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے ہ میں نے سو رہا تھا چلا گ میں نا سو رہا تھا مجھے لگا ایک ٹاسک ہی کر لیتے ہیں اسے بل ٹائم ضائع ہوتا ہے
ہاں ہاں اچھا کیا
ہاں جی
ٹائم ضائع نہیں کرنا ہوتا ہے نا
ہاں جی وقت وقت ضائع نہیں کرنا ہوتا ہے
ہاں ہاں وقت کیوں ضائع کرنا وقت تو ضائع کرنا گناہ ہے کیونکہ ہم تو کچھ بھی مطلب نا جب وقت ہم ضائع کرتے ہیں تب ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں یا تو ورزش یا کچھ اور ضائع نہیں کرنا ہوتا
آپ کو پتہ ہے کل کیا ہمارے اسکول میں لڑائی ہوئی
کیوں
وہاں بہنا سر نے اس بچے کو کچھ بولا وہ بچہ اٹھا ان سارت تھپڑ مارا کاسن سے
بولا کیا تھا
اس نے س اس نے متنا کام لکھا تھا
تھوڑی زور سے بات کرو
اس نے متنا کام لکھا تھا
اچھا
اب کیا سر نے اس کو یہ ڈانٹا وغیرہ
اچھا اچھا
وہ اٹھا واپس اس نے اس کو تھپڑ مارا سر کو
اچھا
ہاں جی
ہاں میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں آج اسکول گئی تھی نا
ہ
وہاں پہ وہاں پہ بھی ایسا ہی مسئلہ ہوا تھا کچھ مطلب لڑائی وغیرہ تھی کیونکہ میں بہت دنوں کے بعد گئی مجھے نہیں پتاہ کہ وہاں پہ کیا مسئلہ ہوا تھا
جج کہاں سےھی آپ
ہمیں ہمیں آج بھی جانا تھا نا اسکول ہمیں پروگرام تھاآ ج
اچھا ٹھیک ٹھیک پھر کیا پڑھا ہے سار نے
ہمیں پڑھنا نہیں تھا آج ہم نے ہمیں بولا نا ہمیں نہیں پڑھنا تھا آج لیکن جب ہمیں پروگرام تھا نا ہمیں آج بب ن کھیلنا وغیرہ تھا وہاں پہ لیکن گراؤنڈ میں لڑائی اٹھائی لڑکیوں نے وہاں پہ کچھ عجیب کی کی نہا پھر سر نے آ بولا کہ چلو تم لوگ اس کے لائق بھی نہیں ہو ہمیں گھر بھی نہیں چھوڑ سکتے تھے تو پھر ہمیں سر نے پڑھایا آج اسکول میں ہمیں اردو ٹیچر نے استاد کا احترام پہ بات کی کہ مجھے لیکن مجھے وہ موز بھی بہت پسند آیا
مقم بہت بلند ہوتا ہے استاد ہمیں علم دیتا ہے اور زندگی میں کامیاب ہونے کا راستہ دکھاتا ہے
بالکل ٹھیک ہے اگر ماں باپ ہمیں پیدا کرتے ہیں تو استاد ہمیں تعلیم اور تربیت دے کر ایک اچھا انسان بناتا ہے
اسی لیے کہا جاتا ہے کہ استاد روحانی باپ کی طرح ہوتا ہے استاد کی عزت کرنا ہر طالب علم کا فرض ہے
تمہارے خیال میں استاد کا احترام کیسا کیا جا سکتا ہے
سب سے پہلے ادب سے بات کرنی چاہیے جب استاد کلاش میں آئے تو کھڑا ہو کر ان کا استقبال کرنا چاہیے اور ان کی بات غرور سے سننی چاہیے
بالکل اور کلاس میں شور شراب نہیں کرنا چاہیے جب استاد پڑھ رہا ہو تو پوری توجہ دینی چاہیے کیونکہ آپ کو پت ہے ہمیں اس سر نے کیوں بناایا استاد کا احترام ہمارے آگے استاد تھے اور وہ لڑکیاں لڑائی کر رہے تھے پھر ہمیں سر نے کلاس میں لیا تو اس نے بتایا کہ ایسے ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ استاد کا احترام بھی بہت بڑا چیز ہوتا ہے استاد کے سامنے اور لڑکیاں استاد کے سامنے اچھے سے مطلب نہ رہنے چاہیے اور شور
ہ آپ کو آپ کو پتا ہے
جی
جو طالب علم اپنی استاد کی عزت کرتے ہیں اسے علم میں برکت ملتی ہے
ہاں ہاں بالکل ہمارے اس اسلامی تعلیمات بھی استاد کے ات طرح پر زور دیتے ہیں بہت زیادہ
جی ہاں ہمارے بزرگ اور عوما علوما بی اساتذہ کو بہت احترام کرتے تھے اس سے اسی وجہ سے وہ علم کے بلند مقام تک پہنچے
مجھے یاد ہے ایک دفعہ میری ٹیچر بیمار تھے پورے کلاس نے ان کی صحت کے لیے دعا کی تھی
یہ بھی استاد کے احترام کی ایک خوبصورت مثال ہے استاد کو صرف اسکول تک محدود نہیں سمجھانا چاہیے بلکہ ان کی قدر ہر وقت کرنی چاہیے
آج کل کچھ اسٹوڈینٹس ٹیچر کی بات نہیں مانتے ہیں اور ٹیچر وہ واپس بھی اٹھتے ہیں اس سے تعلیمی ماحول متاثر ہوتا ہے
بالکل بدتمیزی اور بے ادبی سے علم حاصل نہیں ہوتا کامیابی کے لے ادب ضروری ہے
ہاں ایک مشہور کال ہے ادب پہلے کرینہ ہے محبت کا کرینوں میں محبت کے
بال بالکل خوب ادب انسان کی
ہلو ہلو
ہلو ہلو ا دو
جی جی
ہاں ہاں آپ کو پتا ہے اگر آپ انسان کی شناخت ہوتے ہیں
ہوں
ہاں
ہاں جی ہاں جی شناخت شناخت ہوتی ہے اور استاد کے ساتھ ادب اور بھی زیادہ
بالکل میں بھی یہی بتا رہی تھی کہ استاد کے ساتھ ادب بھی زیادہ ضروری ہوتا ہے اسستاد صرف کتابی علم نہیں دیتے بلکہ اچھی عادتیں بھی سکھاتا ہے
جی ہاں وقت کی پابندی سچائی محنت اور ایمانداری جیسے اصول بھی استاد ہی سکھاتا ہے
ہاں اگر کسی اسٹوڈینٹ کو کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو اسے ادب کے ساتھ سوال کرنا چاہیے
اور جواب ملنے پر استاد کا شکریہ ادا کرنا چاہیئے
ہمارے اسکول میں ٹیچرس ڈے بھی منایا جاتا ہے جہاں اسٹوڈینٹس اپنے ٹیچر کو کارس اور اچھے الفاظ پیش کرتے ہیں اور اچھے اچھے یہ گفٹس بھی دیتے ہیں
یہ بہت اچھی بات ہے اس سے ٹیچرس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور اسٹوڈنٹس میں احترام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے
مجھے لگتا ہے کہ قومی اپنی اساتذہ کی قدر کرتے ہیں وہ ترقی کرتی ہے
میں بھی اسی بات سے متفق ہوں تعلیم اور ترقی کا بنیادی ستکون استادی ہوتا ہے
بالکل گھر پر بھی ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کے ٹیچرز کا احترام کرنا سیکھے
بالکل بالکل جب بچپن سے ادب کی تعلیم دی جائے تو بچے زندگی بھر اس پر عمل کرتے ہیں
ہاں استاد کی محنت کا کوئی بدل نہیں وہ روزانہ اسٹوڈینٹس کے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے کام کرتے ہیں جو استاد ہوتے ہیں نا ان کو بچوں کی اتنی پروا ہوتی ہے اتنی پروا ہوتی ہے اپنی مطلب نا وہ اتنی محنت کرتے ہیں بچوں کو پڑھانے کی اور کچھ بچے ایسے بھی اتنے بھی بدتمیز ہوتے کہ وہ ٹیچرس کو واپس اٹھتے ہیں تو چر سے لڑتے ہیں اور ٹیچرس کا مطلب عت ٹیچرس عزت نہیں کرتے ہیں وہ وہ آج کل کی لڑکیاں بھی اس اسی میں آتے ہیں اور لڑکے بھی اسی میں آتے ہیں پتا نہیں کہ مطلب ان کا س کی عزت ہی نہیں ہے
آپ کو پتاہ ہے ہمیں نا ایک ر تھا اس کا نام تھا فیاضازر
اچھا
ہ وہ مجھے اتنا پسند کرتا تھا تو آپ کو پتاہ ہے جب میں کھانا کھاتا تھا نا وہ براب بر آتا تھا پھر کھانا کھا کے کھانا کھانے کے بعد بولتا تھا کھانا کھایا کچھ متنا چاہیے اگر نہیں کھایا پھر میں کھلاتا ہوں اب
آپ کو آپ کو پت ہے یہ کیوں بولتے ہیں مطلب یہ استاد وغیرہ کیونکہ ہم نے ان کے ساتھ عزت سے کی بات کی ہوتی ہے عت عزت سے پیش آئے ہوتا ہے پھر ہم ٹیچرس کو بھی استاد کو بھی پسند آتے ہیں ان کو لگتا ہے نہیں دیکھو گھر ان کے گھر کا ماحول کتنا اچھا ہوگا جب یہ استاد کے ساتھ ایسےے سے بات کر رہے اور گھر کا ماحول ان کو بہت زیادہ اچھ اچھا ہوگا ان کے والدین نے ایسے تربیت ان کو دی ہے کہ کہ یہ اب استادوں کے ساتھ اچھے عزت سے بات کرتے ہیں
ہاں جی اسی لیے پھر استاد بھی چاہتا ہے کہ میں ان سے اچھے سے بات کروں
ہاں جب ہم مطلب استاد کی عزت نہیں کریں گے تو ایسے ہی چھوڑ دیں گے استاد کو مطلب نہ بے عزت کریں گے سب کے سامنے کے اس سھ پھر کچھ بول نہیں سکتے گا آپ مجھے بتاؤ اس طر عزت کریں گے ہمارا استاد کیا ہے ہمارے بس آئے گا مت نہ آئے گا استاد ہمارے پاس نہ وہ ہماری عزت کرے گا نہ وہ ہمارے بارے میں ہمارے مستقبل کے بارے میں سوچے گا لیکن ایسے استاد بھی ہوتے ہے کہ اگر ہم ان کے ساتھ مطلب بدتمیزی بھی کرتے ہیں بے عزتی بھی کرتے ہیں لیکن وہ ہمارے م
مجھے کیا پاپا نے بولا ہے آپ کو پتا ہے مجھے کیا پاپا نے بولایا اس بولا اگر استاد کا دل کبھی ٹوٹا نا تمہاری وجہ سے تم اپنی زندگی میں کبھی نہیں کامیاب ہو جاؤں گے
ہاں یہ بات تو صحیح ہے استاد کا دل ٹوٹا تو محبد دعا دی
ہاں جی استا کہ دعا بہت ضروری ہے ایک بچے کے لیے
ہاں ہاں آج کی گفتگو سے مجھے احساس ہوا کہ استاد کے احترام صرف ایک اچھی عادت نہیں بلکہ ہماری ذمہ داری بھی ہے چلو آپ بھی اپنے استاد کی عزت کیا کرنا مجھے آج بہت اچھا لگا یہ بات چیت کر کے اللہ حافظ
اوکے اللہ حافظ بائے